ہلو السلام
وعلیکم السلام السلام وعلیکم آپ آپ ٹھیک ہے
ہاں شکر الحمد اللہ آپ سب ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سبھی ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے
اور سناؤ
بس ٹھیک اب کتنی اور کرنی
ایٹ اس کے بدلے بغیر ایٹ
اچھا ٹھیک ایٹ
ہم
اچھا تو مجھے بتاؤ وہ وہ مجھے آیا ہی نہیں ہم نے پکایا آج الو پکایا
اچھا کیا
ہمم میں نکلی نہیں آتی بازار آج طبیعت کچھ تھوڑی اسی سلو سلو
ھاں کوئی بات نہیں آلو بھی اچھے ہوتے ہیں
ہمم ہاں کیا کریں گے اچھا ہی نہیں گھر میں کچھ تو
نہ ماما کو زیادہ مت دینا کیونکی ان کو اسٹامک پرابلم ہے نا اور ہارٹ کی ان کو الو کم ہی دینا ہے
دہی ہاں شکر الحمد
بس آپ بتاؤ کیسا فیل ہوا ہاں کیسا فیل ہوا
نہیں آرہا نہ کچھ وہ ابھی بھی بتا رہا تھا وہی وہ بول رہا تھا کیا کیا کرنا اس کو کیسے یے وہ دیکھ رہا تھا وہ چیک کر
ہاں وہ کر سکتا ہے اپنے آپ اس سے بات کر سکتی ہو دیکھو آپ کو تو باتیں ڈھونڈنی بھی نہیں ہے اگر آپ ایک
مگر اس کو رجسٹر کرنا ہے نا مطلب آپ کیسے سات اس کا نمبر
رجسٹر کیسے کرنا اب مت کراو رجسٹر اب اسے خالی کار یا ڈاؤن لوڈ کراو
پھر
اور اس کو پھر اچھے سے وہ اکاؤنٹ بناؤ وہ آپ جیسے آپ نے بنایا تھا بس وہ آپ کے تھری ریسیو کرے گا اس کو بھی پیمنٹ آئے گی آپ کو بھی آئے گی ٹین کالز مجھے کرو گے نہ یے ٹین کول تو کرو گی اور میں دوسرا نمبر دوں گی ٹین کالز مجھے کرو گی اس میں کیا بس ہو آکھا تم اس میں کیا ہے
اس میں ٹاپک آتا ہے اس میں یے ہے اس میں وہ کیا ہے
ٹاپیک پڑھنا ہے رکو میں بتا تی ہو رکو
سمجھو نا مجھہے کیسے جا
آ رکو میں تمہیں اچھی سی سمجھاتی ہوں اور ہہہ میں تو میں اچھے سے سمجھاتی ہوں اور لنک اگر میں بھیجوں گی وہ کھولنا آئے گا
ہاں ہاں آرام سے
ہ اچھی
اس کے بعد ہےنا
نہیں کال ڈراپ کے بعد کیوں ایسی واٹسپ کی کال آئے گی ہاں واٹس ایپ کی میسج آئے گی اوپر وہ آپ دیکھ لے نا
اس میں بیگ جا سکتی ہو میں
ارے اس میں کیا ہے بیگ جانے میں بس کال کٹ نہیں کرنی ہے آپ اتنا ڈر وگی تو کے ہاں دیکھو ویٹ کرو میں جو لنک آپ کو بھیجوں گی نا آپ آپ وہ کھو لو پہلے ابھی بیجوں گی بییچ رہی ہو پھر پرڑو اب اپنی لائن شائستہ ہے آپ کی میری لائن روبی ہے آپ اپنی لائن کا بول نا میں اپنی لائن کا بولوگی چلو آ جاؤ چپیٹ جی پی ٹی پے کھولو یے اتنا آسا آ کھولو نہ لنک یے خود ہی چیٹ جی پی ٹی کھولے گا
ہاں میں نے کھولی لنک شستہ السلام علیکم ربی
ہاں اچھے سے پڑھو نا جیسے ہم بات کرتے ہیں
اچھا ٹھیک السلام علیکم ربی کیسی ہو آج بہت دنوں بعد تم سے میں بات دل خوش ہو گیا
زندگی کی باگ دوڑ میں ایسے لگتا ہے جیسے اپنوں کے یے وقت کی نہیں بل
وعلیکم السلام آ میں ٹھیک ہوں بالکل صحیح کہا آپ نے لائف اتنی بزی ہو گئی ہے نا کہ صبح کب ہوتی ہے اور رات کب آ جاتی ہے پتا ہی نہیں چلتا کبھی پڑھائی کا پریشر کبھی گر کی ذمہ داری اور کبھی فیوچر کی ٹینشن ہر انسان کسی نہ کسی فکر میں رہتا ہے پڑھو
ہاں لیکن میں نے ایک بات سمجھ لی ہے کہ لائف صرف پرابلمز کا نام نہیں ہے اگر ہم ہر مشکل کو صبر اور ہمت سے فیس کریں تو ہر پرابلم کا سلوشن جاتا ہے اللہ ہر انسان کو اس کی اس کی وقت کے مطابق ہی آزماتا ہے
یہ بات بھی بالکل دل کو چھو گئی کبھی کبھی ہم دوسروں کی لائف دیکھ کر سوچتے ہیں کہ وہ کتنا خوش ہیں اور ہم کتنی پرابلمز اس میں ہے لیکن اصل میں ہر انسان کے پاس اپنی کہانی اور اپ اپنی پریشانی ہوتی ہے صرف باہر سے دیکھنے پر سب کچھ پرفیکٹ لگتا ہے
بالکل سوشل میڈیا نے بھی لوگوں کو کم کرنا سکھا دیا ہے ہر کوئی صرف اپنی خوشی دیکھ ہے اپنی اسٹرگل اپنیٹر اسٹرگل نہیں اسی وجہ سے لوگ اپنی اصلی لائف سے ڈس سٹسفائیڈ ہونے لگتے ہیں
ہاں اور کمپیریزن انسان کی خوشی چھین لیتا ہے اگر ہم اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے سحت فیملی دوست اور روزی سب سے بڑی نعمت ہے
میں ہمیشہ گریجٹیوٹ کی ہیبٹ رکھنے کی کوشش کر ہوں جبھی کوئی مشکل آتی ہے میں سوچتی ہوں کہ شاید اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت اسی سوچ اسی شو سے دل کو سکون ملتا ہے
مجھے لگتا ہے لائف ایک اسکول کی طرح ہے ہر دن کچھ نیا سیکھتا ہے کبھی سکسیس ملتی ہیں کبھی فیلئر لیکن دونوں ہی انسان کو اسٹرونگ بناتی ہیں
سچ کہا اگر انسان کبھی فیل ہی نہ ہو تو اسے سا کی ویلیو کیسے پتا چلے گی ہر گرنے ہر گرنا ہمیں اٹھنا سکھاتا ہے ہر ہمیں مشکلات کی اہمیت بتاتا ہے
مسکراہٹ کی ہاں اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے امید ہی وہ روشنی ہے جو اندھیرے راستے میں بھی ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت دیتی ہے
بالکل میں نے اپنی دادی سے ایک بات سنی تھی وہ کہتی تھی زندگی ایک کتاب کی طرح ہے ہر دن ایک نیا سف آ آ صفا ہوتا ہے اگر کل کا صف کا برا تھا تو اس کا مطلب مطلب یہ نہیں کہ پوری کتابری ہوگی
کتنی خوبصورت بات ہے نا مجھے لگتا ہے ہر انسان کو اپنی لائف میں لائف کا ہیرو خود بننا چاہیے اگر ہم خود ہی ہمت کار دیں تو کوئی اور ہمیں جیتنا ہی نہیں سکھا سکتا نا
صحیح کا پازیٹیو سوچ اور محنت دونوں ساتھ ہو تو مشکل رس آسان لگنے لگتے ہیں صرف اپنے آپ نے صرف سب دیکھنا کافی نہیں ہوتا ان کے لیے میں محنت بھی کرنی پڑتی ہے
اور محنت کے ساتھ دا پاپلوتا تھا تھا اور محنت کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے انسان اپنی پوری کوشش کرے اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے اس میں اصلی سکون ہے
میں مانتی ہوں کہ لائف کا اصلی اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بننا ہے اگر ہم دوسروں کی مدد کرے سچ بولے اور ایمانداری سے جیے تو ہماری زندگی گی واقعی کامیاب بن سکتی ہے
بالکل شائستہ آج تم نے تم سے بات کر کے مجھے بہت موٹیویشن ملی کبھی کبھی صرف ایک اچھی کنورسیشن بھی انسان کی سونچ بدل دیتی ہے
مجھے بہت اچھا لگا روبی چلو ودہ کرتے ہیں ہم لائف کی ہر سچویشن میں پاز کیوں رہیں گے محنت کریں گے دعا کریں گے اور کبھی امید نہیں چھوڑیں گے
ان شاء اللہ اور ہم ہمیشہ یہ یاد رکھیں گے کہ زندگی سفر ہے اس سفر کو شکایت سے نہیں شکر اور مسکراہٹ کے ساتھ جیتنا ج نہا سیکھائے چاہیے ویسے کیسا لگا اب آپ کو یہ سب
ا جی بہت ہی اچھا
اب سمجھ آیا
کنینیو کنٹینیو کرنی ہے
نہیں نہیں نہیں اب کنٹینیو کیا کرنا اب تو دو ہی منٹ ہے نا میں نے بولا کتنا اچھا ہے نا یہے ایسیے تو بات ہی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے
ہوں صحیح میں
انسان کچھ بھی کر سکتا ہے بس لاگن ہونی چاہیے جو تمیں پہلے بھی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے شاید اب تو میں پکٹ پکٹ
تو مجھے ہے مجھے بہت ہے بٹ اصل میں تھوڑا سا نا کچھ ٹائم تھوڑا سا ڈپریس ہونے لگی ہوں اسی وجہ سے مجھے نہیں پتا ہے یا تو یا تو مجھے لگتا ہے کہ کسی کو م خوشی لیے آتا ہے میرا خوش رہناا یا تو نظریں بند ہے یا تو کوئی تحویز وغیرہ کر رہا ہیں کیکہ یہ باتیں نظر آ رہی
یہ سب نکالو اپنے دماغ سے فری رہو کرنے دل میں سوچو کرنے دو جو اس کو جو کرنا ہے تمہیں اپنی لائف تمہیں اپنی پاس پر رہنا ہے تم رہو تمہیں پازیٹیو سوچنا ہے تم سوچو کوئی کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا اس کی اور دھیان ہی مت دو بس سمپل پھر ٹھیک ہوا سب کچھ چلو اب دیکھا آسن ہے ایسے ہی اپنے ہسبینڈ کو بھی سمجھاؤ وہ سمجھے گا انشاء اللہ اس کو یہ کریا وغیرہ انسٹال کراؤ پھر وہ ریسیو کرا کر سکے گا تمہاری کال آپ تو ویسی بھی بات کرتے ہی ہو نا تو اسی تھرو کرو چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ کرو سبمٹ ایک
رن کے
ہاں ہاں بعد میں کرنا ابھی اب سب ہے نا کر چلو میں بات میں بولوں گی یہی سو اللہ حافظ یہ سبمٹ کرتی ہو نا نہیں سبمٹ پہلے بولو سب
ہاں سبمٹ کرتی ہوں
چلو ٹھیک ہے یہ بھی کر لینا کرو اینڈ کال